کرتے ہو تم کہاں نہیں کرتے ہے
نہیں ہو رہا ادھر سے
تو ہم بات کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے فائدہ کچھ
کا دن اتنے اتنے ہٹ کر پیسہ بنے س ک تو گنے ہ پڑھاؤ
تو تو تم ان لوگ میں کہے نا لگا کے پورا کر رہے ہو
آ
ات یہ سب الم لگا کہ نہیں پورا کرات
کار نرگیس والالم تو ہوا نے کی مس کاانم والول م نہیں سات پ
ہاں
تو سب میں فلانیکان بھی
رنک ل میں
اگر کیتا
اکر لام نہا ہوگ
اٹھائیس بائیتییس ہو گیا ہے
م دو گو آ اور بچےل ہوں نے
تبو گھارے ہیں
ہاں نکا تو خانا ہیلو بابو
نہیں رہو رہا کل رہا
ہوں تیل لگے ت سل پڑھائی تھ تو کھین ہوں
ہاں ہاں ہ
ہاں
اسکول میں نہیں ا ب تو مستی کرار نہیں اب ہاں
دن بھرات کھیلو تو س
خیا ساروا پیر کرا خ نا دے تو نا نا دے خ ت کھیلے لگی تب ہم نے ہاتف کھینچ لے
ہوں
آ اب ار کیا گھس گئے لوگ اپنے لیٹ کرتی ہے وہ سائی نہا تو نہا نہاتی پاستا منو کھائی دلیی بھی پاسے میںو اچھا ہے
ہاں ہوں ڈیلی پاستا ہی
فسا سم گ ہے
توہیں
کٹ کٹ کٹ کیونکہ ضروری نہ ہاں نہ کر ا اسی لیے شریر میں وکاس رک گے ہیں ہاں جی استہ اور پاستہ کے ناشتہ کرایا
کچن والا بٹوا نہیں رہتا ہے
ہیں
کچن والا بیٹوانہیں رہتا ہے آگ کنارے چھڑیے میں
ہاں
چڑوا نا تلا کا برتی کارا سٹل رہتا ہے بکار
ہاں
پانی وال وہ لداخ رہی تھی پکڑ کے
میں
آ ہلو
پی
ہلو
ہاں
برابر مارا ڈبا
ہاں ہاں بٹوا کوریا میں رہتا ہے پانی باہر نہیں آتا تھا ایسے گھ دے سے پنے سب چل جاتا تھا ہلو
اچھا پورے پورے یہاں وہاں پ پورے کی
ہیلو
جگہ ہاں
نیٹ نہیں رہے
آ
یہاں نیٹ ورک اڑل رہتا ہے
کہچی کا سین ہے چ
سب کے وہی حال ہے جیو ایئرٹیل سب
اور راہم پورے سڑ گیا ح ال
ہاں ہوں
کرریم کروا بنوائے
وہ لائن والا وہ ہے نہیں انے انے تھڑ تھڑ کرے ہے پر وہ لائن میں وہ کر میں تنی دقت ہے
بڈ لگاائی لین آیا
اتھر مگاالو چمچھ ہوں
لائین آیا ہے لائٹ چل رہا ہے
نہ ایمرجینسی سے جلد ہ
سھار ہے مرغا بھات
کھڑے
چھوڑی
ہاں
مغا بات ککن ک
بارہ بجے
شام میں چ بجے گئی
امی ابھی گئی ہے عصر باد
بارہ بجے بنا
ہاں
او
م لکھانا
نہیں تو چھوٹوا کا رس رس لگ رہا جا نے کھچڑی بنا ہے بول نا
ہوں پانی بگا تھا کا
ت گیا تھا ن روڈ وال د مگا پانی گ رہ بنا دے رہے دو یہ کھا لو ل تو میں آ جان ہو تب بنائیے
ہوں
ا سب بھی ہے ن بھجیا روٹی بنا دو مج
رپے م چھڑا تھی پنکھا وہ چل رہا ہے تو چولہا آ رہا ہے دناا مچھھرد نہیں اکا ا پان
اچھا جانی لگا وہاں کا مچھرڑ بھی بہادر ہے ہ مڈا مھٹ بہت ہوں بہت جووروں سے کاٹیا
توتے گری لگا
اور بک تو گھر آئل کے آئل ہو گیا ہے
ہاں آر کی کوئی گرم نہیں ہول اون چائے پین پچاسم لگا پ آار سمے رہتے ہیں چسما لگا لینا چاہیے کیسن لگ بیٹھل تھ چائے پیل جو
گھر پہ نکل تو پائیے نہ ہے
آاں
گھر سے نکل تو سکے نہا رہا کچھ دیککھھیے نہا رہا
چشمہ لگاتے نہیں
ہی
آکھیں ہیرے نہیں دے رہا
کو مسکان ہ نےا اندر بارے کار کو جرا نہیں
سوتے آ رہی ہیں
ھم
اپی ل ڈا رہ ل
ہاں
ہم تو
ھم
دیدی چل جچھ
تو وہ تو میں سرینیا ہے
ھم
سگرنیا جانا بسنترے ا تو کوئی نہیں ہے بڑکوں میں ہوگا
مچور آئے ا شاید
ا سریح ہے نہیں
ھم جی
ج آوس و جی یہ تھا ملے د کشبس
ہاں
آیس والاروں پر بہن بیٹھا ہوا تو وہی چار چوٹویا م کاس
بہاپرم ہاں ج اوک میم
چار پانچ تو بکرییا نے پوسٹوا دے دی ہے پج کے
تو ن مان آاتما
جانتے ہیں چچیا وہی جگہ فون کی تھی یہم بات کر رہی تھیس بھی گھر آ گیا تھا چا بھی مگے اس لی چاچییا آ س آ ل م نے ہاں تو کچھا ایسا کہاں جا رہا ہے سش کےس واسی میں
ہ
تو وہی تووران دے دیے اس تو بعد نلے ہے ہی نہیں آنے جاتا ہم نہیں جانتے تو کو بات الگ تھا بولتے ہم ج ہم جان نہیں دیا آب س کن گ پت چلا جانتے تھایں
ہوں ھم
تو میں کہتا دل خوش وا فون کی ری چارج کیا جا
ہاں
ٹھنڈے تھا ن تو پوچھی ن کوئی ن سناؤ کوئی ن رست نئے بات کی د خشبا فونی کاٹ دی پر بسگ کاٹتی اچھا جی آپ بولے ہم نے سچااب د ص ب فون کر لی ہلو اال کچھ لوگوں کو نہ سنا ہوا تو ہم کہ لے ا سا جبن فون کی ہے
ہاں
راشن لیے گے سب ایک کے جمے میں
ہاں
ہاں تو س بول رہی تھی ہم ایڈجسٹ کر لی چلا بنا